ہ آپ کو اس لیے فون کیا میں نے سوچا چلو کرتے ہی یہ دو ٹسک بھی صبح دیکھیں گے مارننگ میں ہمیں کتنی پیسے آئے کرو کرو بات میرے ساتھ میری جانو
ہاں ہاں بولیے بولیے سن رہا ہوں
میں ڈنر بھی کروں گی ساتھ ساتھ آپ سے بات بھی کروں گی آپ نے
جی کھانا کھایا الحمد للہ آپ نے کھایا
ابھی میں شروع کروں گی
تو کیا پکایا تھا آپ لوگوں نے آج؟
میں نے میں نے آلو اور میٹ
جٹییک یہ
آلو اور میٹ پکائے تھے
جچ
آلو اور میٹ میٹ گوشتور آلو گوشت ت اورور آلو ساری میٹ
اچھا ٹھیک ٹھیک جی سی یھ
میں نے سوچا صبح دیکھ کے گئے مارننگ م
ہاں مے بی آل اوور یہ پکایا تھا میٹ میٹ تھا میٹ
چھوج ہمیں سیم سیم کھانا ہے سبزی ہے یہ دو ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو جائے گی صبح دیکھیں گے پھر پیمنٹ کتنا ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی بی بھی کا بھی دل مطمئن رہے گا کل وہ پھر مجھ سے بات کرے گی یا کل بھی میں دن کو آپ ہیف کے ساتھ کروں گی باتیں چلو پھر ٹھیک ہے مجھے اتنی دوائیاں کھانی ہوتی ہے پوچھو ہی مت اور کیا دن کو مجھے سات ٹیبلٹ کھانی ہوتی ہے شام تک
پت
اور کیا چھبیس سو میں آئی مجھے دوائی یہ مجھے کھانے اس میں ہم نے مجھے چار دوائیاں کھانی ہے پورے ایک مہینے باقی تین دوائیاں کھانی ہے پندرہ دن تک
کوئی بات نہیں ان شاء اللہ آپ کنٹینیو کیجیے ہوگا ہوگا ہوا ٹھیک ہوگ کوئی پرابلم نہیں زیادہ مسئلہ نہیں
مجھے دماغ میں آئے میں نے تو ا چلو دیکھتی ہوں ہو جائے گا کال ابھی تو کروں بھی پھر ہو گیا وہاں سے کہا میں نے چلو شکر ہے ہمیں بھی دل مطمئن رہے گا صبح
ہاں انشاء اللہ
اور کام کیسا چل رہا ہے
الحمد للہ ابھی کچھ خاص نہیں ہےھر ابھی نہیں ہے ابھی تو ان شاء اللہ ابھی ہمارا ٹائم ہے
اچھا اچھا
ابھی ٹائم ہے ان شاء اللہ ابھی ہمیں جانا ہے نیکسٹ منتھ آلموسٹٹ ف کو اناءلہ ٹ ف ٹ ایٹ کو
انشاء اللہ
بن اللہ کے فضل سے کہاں پہنچتے ہیں اور بتائیے آپ کیسے چل رہی ہے زندگی آپ کیسے چل رہے ہیں آپ کی لائف
شکر اللہ کااں
ہاں کٹ رہے گی ہے
یہ کتنا بول رہا ہے اس مکان کو
ون ففٹی
وان کروڑ ففٹی لاکھ
س
ہاں اسپٹ اچھا ہے نا ہم نے خریدا تھا ن ون فورٹی ت
جچی
اس کو بھی نکالنا ہے نا فسٹ کو اس نے کیا نا وہ مکان تیار کسنا
مجھے کیوں نہیں لگتا اس کو کیوں ڈبل کال آتی ہے مجھے ڈبل کال نہیں مجھے میں جو بات کر رہی ہوں نا آپ کے ساتھ وہ اس لیے
ا نہ پ کا شوتا ہے کبھی کمرا
اور آنٹیھی کو ہو گئی گھٹنوں میں فرق
ممی یار ممی کا تو پلان ہی ہے بچاری کا اس کا تو گھومنے میںا مسئلہ ہی ہے میرے کو نہیں لگتا سرجری کے علاوہ
ہوں
میر کو نہیں لگتا اس کو سرجری کے علاوہ کچھ بنے
نہ نہ نہ میں نے کل دیکھا تھا ڈاکٹر ایک میں آپ کو کروں گی وہ واٹسپ پر سینڈ وہ عورت بول رہی تھی میں تمام ڈاکٹروں کے پاس گئی تھی مجھے فرق نہیں ہوئی جب میں اس کے پاس گئی مجھے فرق ہو گئی
کدھر ین ٹھیک ہے م کو لک سینڈ کرتےاک کراین
بولتے وہ بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہے
اورک وہ بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہے
وہ عورت بول رہی تھی میں تمام ڈاکٹروں کے پاس گئی مگر مجھے کسی کے پاس نہیں ٹھیک ہوئی دیکھو میں نے آپ کو سینڈ کیا یہ فوٹو بی بیی کے نمبر پر
جھوڑ بولتا ہے یہ اسکرپٹ ڑ ہوتا یادے نہیں بول ایکچولی ف بھی کر سا ہاں میں دیکھ رہا ہوں نا انشاء اللہ کیا ہوتا میں سوچ رہی ہوں اگر مجھے گھٹنوں میں فارک نہیں ہوئی میں بھی جاؤں گی سریق کے ڈاکٹر کے پاس ہاں دیکھنابھی اور عت ہو رہیجھ ہی اوپر ہی آئی جس کی وجہ سے مجھے بہت طارت ہو رہا تھا اچھا جی پھر میں اس کے پاس گئی اللہ کے فضل سے مجھے فارق ہو گئی چلو دیک انشاء اللہ کیا ہوتا ہے ار میرے کو آپ کو کر دینا واٹسپ پہ سینڈ تو میں دیکھتا ہوں
میں نے کیا وہ بی بی کے نمبر پر سینڈ
اچھا اچھا جی اچھا اچھا اچھا تو کہاں ہے آپ کے بھائی صاحب کہاں ہے آپ کے وہ نکلے تھے آج جاب پہ نکلے آفس نکلے تھے وہ آج
مہاراج پیا
ہاں وہ آفس نکلے گے آج نہ نہ وہ آ اچھ ٹھیک آ نی پ چو
اس نے تو یہ دو ہفتے ہو گئے اللوق پل اس کو پچھلے سنڈے سے ت کہ
ہاں ہاں
آج تک وہ بیٹھا ہے
کوئی پرابلم اب کیا ہی کر سکتا ہے بچارے کو وہاں پہ بھی آفس میں کافی رش ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے جانا پڑتا ہے آفس صبح جانا پڑتا ہے فائل لانی ہوتی ہے فائل ہوتی ٹ جب وہ گھر میں بیٹھتا ہے گھر میں ہی مزہ لگتا ہے ہاں ہاں ہ
ہ کو م ل یہ تو ہر کسی سییکار
اب ہم کیا بول سکتے ہیں اپنی مرضی ہے
بالیاں والالیاں
آ بھی لانا ٹریڈ مل
جی
وات ہےس ا فلپ کارٹ پر چھ ہزار میں اس کو آفر چل رہا تھا
کیا چیز
ف ٹریڈ مل
کس نے لائی
جدو نے لائے ہے نا سعودی میں
وہیں پہ
اس نے ملائی ہے آفر میں چھ ہزار کی
ٹریڈ مل لگ گی وہ چھوٹی ہوتی وہ بڑی والی نہیں ہوتی ہاں فڈ بھی ہم کر سکتے یہاں پہ بھی سیل ت یہ ٹریڈ ملس کی یہاں پہ بھی وج
انشاء اللہ اگر کام اچھا رہے گا ہوگئے تان نہیں ابھی نہیں نہیں
ابھی نہیں ہو ابھی نائن منٹ سے ہوگی بتائیے آپ
انشاء اللہ اگر مجھے کام اچھا رہے گا نا اس پر پھر میں بھی لاؤں گی وہ
ہاں انشاء اللہ
بولتے اس سے ایک توہڈیا بھی اچھی رہتی ہے ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے اوپر سے انسان اک بھی کرتا ہے گھر میں ہی باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں
اچھا
اوکے ار میں
ہو گیا کا ڈنر ہو گیا ہلو ڈنر ہو گیا آپ کا ابھی تھوڑا رہ گیا میں نے کاٹا فون سے اس سے کروں گی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ٹک یو ٹائک